ہیلو
ہاں جی
جی وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے ہیلو
پٹ نہیں آ رہی
ہاں آپ کی آواز تھوڑی کم کم آ رہی ہے
اچھا اچھا توی لیے اور فرمائی کانا لائی
ہاں کھانا وغیرہ ہو گیا ماشاء اللہ ہماری امی جان نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا اور میں بھی سوچ رہا تھا آج بیٹھے بیٹھے کیا کرے تو آج کاریہ پر کال ہی کر لیتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا آج کام مجھے کیوں نہ ہم پیڑ پودے رکھ لے کیوںک پ ب ہے ہماری زندگی کے لیے بہت مہتوپورن ہے
جی ہاں مال بالکل صحیح اورچے نا پیڑ پودے ہنا جی زیادہ
ارے آپ کی آواز تھوڑی کم کم آ رہی ہے
آواز نہیں آ رہی میری
ہاں تھوڑی کم کم آ رہی ہے نا آپ کی آواز
ہیلو
ہاں ہاں آپ بہت بڑھیا آ رہی ہے مسالءلہ آپ کے پاس ہاں تو آپ کے بڑھیا ہے کیا کہنا ہے کہ آپ کا جیسے کہ پیڑ پودے ماری زندگی کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہیں ہاں بالکل کیوں نہ ہاں پڑ پودے ما زندگی کے ایک اہم حصہ بھی بن گئے ہیں اگر پڑ نہنا ہ تو دھرتی کا جو جیون ہے نا تو ہم اس کی کلپنا بھی نہیں کر پائیں گے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے
ہاں بالکل بالکل ہاں بولو بولو
اور ویسے نا آپ کے حساب سے کیا ہے کہ پیڑ پودے لگانا ضروری ہے کہ نہیں ہے
ہ ہاں میں تو یہی کہوں گا کہ پیڑ کو بھی ادھک سے ادک ہمیں لگانے چاہیے اور پیڑ پودوں کو ہمیں اتنا نہیں کرنا چاہیے ہاں پیڑ پودے کاٹنا ضوری بھی ہے کیونکہ جیسے کہ ہمارے جو فرنیچر ہے نا اس کے لیے بھی لکی بھی ہمیں چاہیے لیکن ہمیں اس کے بجائے کوئی ایک پڑا ایک پودا کاٹ رہا ہے ایک پیڑ کاٹ رہا ہے تو اس کی جگہ ہم کو چار یا پانچ پیڑ لگانے چاہیے تبھی اس کی ہم بھرپائی کر سکتے ہیں کیکہ ہم کوئی بھی بڑا پیڑے کا ہمانی سے تو کاٹ تو سکتے ہیں نا لیکن اب مج سے اگانے میں اتنا سمے لگتا ہے کہ وہ بڑا پیڑ جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے اور اتنا ہم آکسیجن نہیں دے پاتا کیونک پیڑ پودے آپ نے دیکھا ہوا کہ جیسے پیڑ پودے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جس کے بنا انسان اور ہم جانور کی جو جیون ہے اس کے رہنے کی کلپنا ہی نہیں کر سکتے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور نہ اس کے علاوہ پیڑ اس اس کے علاوہ پیڑ واتاورن کو بھی تو سوچھ رکھنے میں مدد کرتے ہیں
ہاں بالکل بالکل آپ نےحی فرمایا ماشاء اللہ یہ تو بات ہے کہ پھر اھی واتورن کو صاف ستھھر رکھنے میں مدد کرتے ہیں جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپو کر کے ہمارے پرور کو سنتولت بنائے رکھتے ہیں تو کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں آسانی سے پیڑ پودوں سے مل جاتی ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل فرما ہے آاج ہی آپ نے ویسے نا مجھے لگتا ہے کہ کا سب سے ان انمول اہار ہوتا ہے
جی ماشاء اللہ اپنی بہت سحمایا میں بھی یہی سوچتا ہوں جیسے کہ پیڑ پ وہول نکری اور اوسدیاں چھایا پردان کرتے ہیں تو پ پودوں سے ہمیں کئی ساری چیزیں بد ہوتی ہیں جیسے کہ کچھ گو ہو کی لکٹ ہوئی یا پصلوں کے لیے چارا ہوا اور پھل فھول آدھی مطلب پ فونوں سے ایسی کیا چیز نہیں ہے جو ہم پرات نہیں ہوتی تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو پیڑ پودے ہیں نا اللہ نے خوب سوچ سمجھ کر بنایا کیونکہ پیڑ پودا ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری پرکرتی ہے یا جو ہماری کرکتی ہے تو اس کے ایک آبوشن ول پہار ہوتا ہے تو پھر بعد مسالہ بہت ضروری ہے اللہ کا رحمت ہے کہ ہمیں ک بتوں کو دیا ہے اور ہمیں پھر پنوں سے جیسے آپ نے دیکھا ہوا پ اتنی صاف سوچھ اور ستری نظر آتی ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحی فرما ہے آجی آپ نے اب و ایسے نا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہیں گھومنےے جاتے ہیں سفر وغیرہ پہ جاتے ہیں تو نہا اگر دھوپ میں پریشان ہو جاتے ہیں تو نہا پیڑوں کے بیٹھ جاؤ پیڑوں کی ھیا میں تو کتنی رحت دیتی ہے پھر ب
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت بت صحی فرمایا پیڑ میں جیسے کہ ایک پیڑ ہے تو اس کے نیچے کئی لوگ دھوپ سے بچ سکتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ پیڑ فونوں کو ہمیں ادک سے ادک ان پیڑ پھوں کی سرکچا کرنی چاہیے اور دیکھ بھال کرنی چاہیے اور سرار کو بھی ایسے ابھیان چلانے چاہیے کہ پیڑوں کی کٹائی کو کم سے کم کیا جا سکے اور پیڑوں کا برچھاروپن اپیکچھا دیکھو تو ماشاللہ یہ بہت ضروری ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ویسے نا ہمارے گھر کے آس پاس میں بہت پیڑ پیڑ لگے ہوئے ہوں گے اور تو نا تمہارے گھر کے آس پاس میں کون کون سے پیڑ ہیں اس کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتی ہیں
ہاں بالکل بالکل مشا اللہ یہ آپ نے سہی پوچھا ہاں ہمارے گھر کے پاس جیسے کہ نیم ہے پیپل ہے اور آم کا پیڑ بھی ہے جیسے کہ ہمارا جو چھوٹا سا کھیت ہے نا تو اس میں ہم نے جیسے کئی سارے ویسے بھی پھر لگا رکھے ہیں جن سے ہمیں پھل کی کراپتی ہوتی ہے جیسے جامن ہو گیا آم ہو گیا امرود ہو گیا اور انار ہو گیا اور تو کئی سارے پیڑ ہیں جو ہم نے چھوٹے سے پھیت پر لگا رکھے ہیں ویسے آپ کے گھر کے پاس کون کون سے پیڑ ہیں
میرے گھر کے پاس میں نا نیم کا پیپل کا ببول کا امرود کا بہت سارے پیڑ ہیں اوراں میرے یہاں کے آس پاس میں اتنی پیڑ ہے کہ اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اور ویسے نا یہ بہت اچھی آ بہت اچھی بات ہے کہ میرے گھر کے آس پاس بھی کچھ پیڑ ہیں لیکن تلنا کم ہو جائے ہو سکتی ہے اس کی اور آپ نے دیکھا ہوگا میرری جو کھیتوں میں نا میرے ابو جان نے کس کا پیڑ ہوتا ہے پرات کا پڑ اگایا تبھی تو نا اس کے بیٹھتا ہا نا اتنی راحت ملتی ہے اتنا سکون ملتا ہے کہ اس کی کپنا کرنا بھی مشکل ہو جاتی
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بہت صحیح فرمایا ہاں پھروں کے نیچے لی سنے میں جو سکون ملتا ہے وہ بہت دلچسپ ہوتا ہے اور پیڑ پڑوں نے کٹائی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے تو یہ بہت چنتا کی بات ہے کیوں تم نے دیکھا ہوگا میں نے تو دیکھا ہے جیسے کہ ہمارے گاؤں میں نا ایک وہ ہے جو گڑتے ہیں نا لکڑ ہارے جو آ رہاتی ہے پیڑوں کو کاٹنے کے لیے تو وہ بہت ادھک پیڑ کاٹتے ہیں تو میں پیر دوں گا یہ بہت چنتا کی بات ہے اور آج کل پیڑوں کی کٹائی بھی تیزی سے ہو رہی ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح کہا اپ نے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلوں کی کٹائی سے پر کتنا برا پربھاو پڑ رہا ہے
ہاں بالکل بالکل میں وہی تووں کہہ رہا ہوں نا پیڑ پودوں کی کٹائی سے ہمارا جو پریاورن ہے وہ تو دور سے تو ہوتا جا رہا ہے اس کے کارن جو پرسا کا سنتولن ہے وہ بھی بگڑتا جا رہا ہے تم نے کچھ سالوں میں دیکھا ہوا کہ برسہ کا سنتلن بھی بہت زیادہ بگڑ رہا ہے تو اس کا کن پیڑ پودوں کی کٹائی بھی ہو رہی ہے تو یہی ہے اور آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ تاپمان بھی جو بڑھتا جا رہا ہے تو یہ بہت سمسیا کا وشے بن چکا ہے
جی ہاں بالکل اور نا تاپمان کی وجہ سے نا گلوبل وارمنگ کا ایک کارن پیڑوں کی کمی بھی تو ہے
ہاں ہاں ہاں اپ نے بالکل صحیح کہا پیڑ پودے جو پیڑ پودے کا تو مطلب کچھ کہے تو کیا کہیں پیڑ پودے تو سبھی کے لیے ضروری ہے جیسے کہ پیڑ پودوں وہ جو ہوتے ہیں وہ مٹی کو بھی جیسے جگے رکھتے ہیں اور مٹی کو بھی سوچھ رکھتے ہیں جیسے کہ کچھ بھاؤ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ پیڑ پودے ہوتے ہیں مٹی کی جڑیں کو جو پڑ پیڑ پودوں کی جڑیں ہوتی ہے وہ مٹی کو باندھ میں رکھ اور ان کے کٹاؤ کو بھی روکتی ہیں تو پیڑ پودوں کو کیا لابھ نہیں ہے مطلب کیا کہیں پیڑوں کے بارے ان کے تو سب لابھ ہی لابھ ہیں پیڑوں سے ہمیں ہانیاں تو کیا ہی ہو سکتی ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بہت بڑھیا فرمایا جی آپ نے ویسے نا آج کل نا ہے نا ہر جگہ اپنے اسکول میں کالج اسپتال میں اور نہ ہمیں اپنے کلینکوں میں گھر کی ا پاس میں نا سبھی جگہ پیڑ پودے لگانے چاہیے
ہاں ہاں میں پیڑ پودے تو لگ بھگ اپنے واتاورن میں ہر چیز میں تو یہ کہوں گا میں اپنی ہر کھیت کے کونے کونے پر لگ بگ چاروں کونے پر چار پیٹ تو ل لگانے ہی چاہیے کیکہ پیڑ پودے لگانے کا کوئی نقصان تو ہے ہی نہیں نا فائدے ہی فائد ہیں کوئی جگہ لے لے گا مطلب کو گرنے کا جگہ گھیر لے گا تو اس کی کوئی دقت ہے چز رہتی ہی نہیں ہے تو پھر پتے تو ہمیں ہر کھیت کے کونے کونے پر بھی لگانا چاہیے پیڑ پودے رہیں گی تو ہمارے جو جانور ہیں پشو پکھیاں بھی ہیں پیڑ پودوں پر جیسے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں کئی سارے پکچھی ہیں جو پیڑ پودوں پر ہی اپنا گھونسلا بنا کر رہتے ہیں اور کئی سارے جانور ہیں جو پیڑ والوں کی چھایا میں ہی اپنا جین کا گزر بسر کرتے ہیں
آج کل نا پیڑ لگانا تو آسان ہے لیکن ان کی جو دیکھ بھال کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے بچے کی دیک کال کرتے ہیں اسی پرکار ن پوں کے لین کال بھی کرنی چاہیے
بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت صحیح کہا پیڑ پودا لگانا تو لیکن آسان ہوتا ہے لیکن اب دیک ال کرنا پ بی بڈی کو اگانا کتنا مشکل ہوگتا ہے یہس ہی کیکہ جوکل پو آوارہ پشو ہوتے ہیں وہ بھی پیڑ پودوں کو جیسے کہ کھا جاتا تو یہ بہت دقت رہتی ہے کئی کئی بار میں پانی ملنے کے کارن ان کی چب بھی جاتے ہیں تو میں کہوں گا کہ پڑتوں کو میں دیکھ بال بھی کریں اور تپندوں کو لگائیں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اگر نہا ہر ویک تیس سال میں ایک پیڑ بھی لگاتا ہ نا بہت بڑا پرریورتن آ سکتا ہے اس سے نا پریاورن ادک خراب ہراب ہو سکتا ہے پیڑوں سے ہمیں آرتھک لابھ بھی تو ملتی ہیں
بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت صحیح فرمایا میں تو پھر بھی اس میں پیڑ پوں سے ہمیں لابھ ہی لابھ ملتے ہیں جو کہتے ہیں نا کیا پھر پتوں سے ہانی تو ہمیں کیا ہی ہو سکتی ہے تو یہی ہے پھر دونوں کو ہمیں ادھک سے اک ان کا دیکھ بھال کریں اور ل پ بوں سے لابھ تو ہمیں ملے گا ہی تو صحیح بات ہے کہ پڑکنوں کو ہمیں جیسے کہ کاٹ لانی چاہیے اور ادک سے اھ ہمیں لوگوں کو جاگروک کرنا چاہیے اور سرک کو بھی ا پیڑ پودوں کی جو سرچن ہے اس کے لیے ابھیان چلانانی چاہیے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے چلو ٹھیک ہے مے آپ ب ہی زیادہ اچھا لگا
بالکل بالکل ماشاء اللہ مجھے بھی آپ سے رک رک کر کے بہت اچھا لگا چل چلیے کیا تب تک کے لیے خدا حافظ
جی اللہ حافظ